ہیلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ہاں ہاں د لینلہ
ہمم
اور بتائیے
ہاں میرا بھی ٹھیک ہے بس ابھی تو سوئے ہوئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں
ہم بھی ادھر گھوم رہے ہیں
ا
کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں کھا لی ہیں اپ کھا لیے
اچھا
کون سی جگہ میں ہے
ا
کون سی جگہ میں ہے
ابھی روم میں ہے ہم اور آپ کہاں ہیں درسے میں ہیں او اور سب سے ٹھیک ہے ن
ہاں ٹھیک ہے
کوئی دقت
کوئی دقت نہیں ہے پڑھائی وغائی کر رہے ہیں
ہاں کر رہے ہیں تو ہ ایسا کر کے اور مطل سب من لگتا ہے کہ ن ہ
آپ کون سا پڑھائی پڑھے ہیں
ا ہم تو ابھی ادابیہ پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں
ہاں للہ پ رہے
بولا پڑھ رہے ہیں جیر اد
آپ تو حافظ ہوں گے
ہاں بھائی ہم تو حافظ ہیں بھائی ا ہ تو الاؤ اچھا اس سے پہلے کہاں پڑھائی کر رہے تھے آپ
اس سے پہلے تو ہم بگاڑو پڑ رہے تھے
بگاڑو پر رہتے ہے بگاڑو اچھی پڑھائی ہوتی ہے
ہاں اچھی ہوتی ہے
ہوں کتنا بڑا مدرسہ ہےب بکھاڑو جتا ا اچھا
جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس سے دگنا بڑا ہے
ہاں کتنے بچے چ آتے ہوں گے
تین چار سو
تک بناؤ تکیا بناؤ کی بولیا ہو نے سون سوف
آپ جہاں پرڑ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں کتنے بچے رہتے ہیں
یہاں پر تو ابھی تو بڑھ گئے ہیں بچے ابھی تو لگ بھگ پچاس بچے تو ہو گئے ہوں گے
ا استاد کتنے رہتے ہیں
استاد رہتے ہیں کم استاد دو چار استاد رہتے ہیں ہاں دو ہاں پڑھائی صحی چل رہی ہے نیچے کرنے اس کو نیچے کرنے نیچے کرو اس کو نیچے کرو صحیح الا کمبل صح نہیں ہے صح بول رہا ہوں میں چ کروں اس کو اور اب مفتی صاحب کہاں گئے ہیں آپ
روٹی سے آپ کو رانچے گئے ہیں
ہاں تو آج نہیں آ آئیں گے
لگ تو رہے آج نہیں آ پائیں گے
ہاں تو آ تو مستی تو ہو گئی آج
ہاں انشاء اللہ ہوگی
ہاں جان رہے مستی تو ہوگی بھائی
ام درسا ہے تو مستی تو ہوگی ہی
ہاں مدرسہ ہے تو مسجد ہوگی استاد نہ رہنے کے بعد تو مستید ہوتی ہی ہے
ہ گھر تو نہیں جو ہمیشہ مستی کرتے رہیں گے
ہاں اچھا اچچی بات ہے ہوں اور کہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی آپ
ادھر ہی مدرسے میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ہاں
اچھا
طبیعت وغیرہ اچھی ہے نا
ہاں سب طبیت طبیعت تو اچھی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے
ہماری طبیعت بھی اچھی ہے
جی
نماز کی پابندی ہے
ہاں نماز کی پابندی تو کر رہے ہیں باہر کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے لیکن نماز کی پابندی بھی ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ
وہ تو بات ہے
ہاں
ہر ہر جگہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے
ہاں جہاں آپ کہیں بھی رہو نماز کی پابندی ضروری ہے بھائی
وہاں سے تو معاف ہے نہیں تو پابندی ہونی ہی چاہیے
ہوں ہوں
پڑھائی اچھی ہوتی ہے اچھے استاد پڑھ
ہاں استاد تو ماشاء اللہ بہت بہتر پڑھاتے ہیں ایسے استاد ہر جگہ نہیں ملتے سمجھے
ہاں وہ تو ہے کہیں استاد بھی اچھے نہیں ہوتے کہیں بچے بھی اچھے نہیں ہوتے
ہاں کہیں استاد بھی نہیں صحیح ہوتے کہیں بچے محنت کروں کی ضروری ہے بھائی بچے محنت کرے تبھی استاد کو بھی محنت کرنے میں مزہ آتا ہے سمجھے
لائف اچھا بڑھانا چاہیے محنت کر کے پڑھائی کرنی چاہیے اچھی
ہاں محنت ہی پر کامیابی ہے
پہلے کی طرح دنیا میں پہلے کی طرح دنیا نہیں رہ جائے ایسی کام چل جائے گا پڑھائی کرنا ضروری ہے
ہاں دنیا میں رہنے کے لیے پڑھائی بھی ضروری ہے دنیا دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی پڑھائی بھی کرنا ضروری ہے دینی بھی پڑھائی کرنی ضروری ہے سمجھےیں ہوں دنیا بھی دینی دونوں ضروری ہے دینی سے فائدہ آپ کا یہ دنیا میں ہو یا نہ ہو لیکن آخرت میں فائدہ ضرور ہوگا اس کا اجرا ضرور ملے گا اور دنیاوی دنیاوی کا فائدہ تو دنیا میں ملتا ہی ہے بھائی
ہاں ہندی پڑھائی کریں گے تو دنیا میں فائدہ ملے گا اور علم دن سنے سیکھیں گے تو آخرت میں فائدہ ملے گا دنیا میں ملے یا نہ ملے
ہاں دنیا میں ملے یا دنیا میں ملتا ہے لیکن ملے یا نہ ملے
ہاں ہاں وہ تو ہر جگہ ملتا ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ضرور ملے گا
ہوں
ہاں تو گھر سے کب آئے مدرسہ میں
گھر سے تو ہو گیا لگ بھگ تقریبا ایک ہفتہ تو ہو ہی گیا ہے
ایک ہفتہ ہو گیا
جی کیا چیز ہیلو
ہیلو بولیے
ہاں ہاں ہاں بس یہی تو بات ہے بھائی ہمارا صرف پڑھنا ہی کام ہے اور کچھ نہیں پڑھائی کر پڑھائی کے علاوہ ہمیں ابھی دنیا میں کچھ اور کرنا مناسب نہیں ہے بھائی ابھی پڑھائی کرے کیا کہ ماں باپ کا سایہ ہے ہے کہ نہیں
ہاں وہ بات ہے پھر تو کام کرنا ہی ہے
ہاں ابھی ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں تو ابھی پڑھائی کر لیں پھر تو کام کرنا ہی ہے بھائی ابھی بول رہے ہیں کہ پڑھ لو پڑھ لو پھر یہ اگر آپ ابھی سے پڑھائی میں فوکس نہ کریں گے نا تو آگے جا کے پچ تاا ہوگا پھر آپ پوچھتاائیں گے کہ یار یہ پڑھائی کیوں نہیں کیا یار پھر اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے سمجھے
ہاں اس وقت تو ہو بھی کرے گا
ہاں اسی لیے ابھی ٹائم ہے اسی لیے پڑھ لے رہے ہیں ماں باپ پڑھانے چاہتے ہیں
پڑھنے کا تو کسی کا من کرتا نہیں ہے پر ایمرجنسینا ضروری ہے اسی لیے سب بڑھتا ہے
ہاں
توب آپ لوگ کلاس میں کتنے بچے ہیں
ا
آپو آپ لوگ کلاس میں کتنے بچے ہیں
ابھی تو فی الحال نو بچے تھے یار لیکن ایک لڑکا اور آ رہا ہے سمجھے وہ میرا ہی میرا ہی دوست ہے وہ آپ نہیں دیکھے تھے ہیں چھٹی کے وقت آیا تھا
دیکھیں ہوں گے پر دھیان میں نہیں ہے
جوبہ پہن کے آیا تھا
جی
دیکھے تھے سلام نہیں دیکھے تھے آپ ایک لڑکا ہے آ رہا ہے بس گاڑی میں ہے شام تک پہنچ جائے گا رات تک پہنچ جائے گا سمجھے
کہاں کا رہنے والا ہے
وہ پورنیہ ضلع کا رہنے والا ہے یہ بہار
ہ ہاں ٹھیک ہے
ہ تو پھر ٹوٹل دس لڑکے ہو جائیں گے ا دادی صرف اور آپ لوگ ہے ہیںھ چار لڑکے مگر ٹوٹل چودہ لڑکے ہیں جاے درس نظامی میں
ہاں وہ تو بات ہے
ہوں لیکن ہمارے مفتی صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پڑھا وہ کتنے بھی لڑکے کو پڑھا دیں گے ایسے ہی ہمارے استاد ہے کہ نہیں
ہاں تھوڑا ٹائم لگےائے گا باقہ سب کو پڑھا دیں گے
وہ ٹائم پ پڑھائیے دیں گے ان کو وہ یہ مطلب نہیں وہ تھک جائیں گے وہ نہیں تھکیں گے ہم لوگ کیا تھکا دیں گے ہ ہ
ہاں ہاں
پڑھانے والا زبردست ہے
کہاں کا مفتی صاحب رہنے والے ہیں
مفتی صاحب بس یہی کیا کہتے ہیں اورنگ آباد کے قریب میں ہے لیکن اورنگ آباد ان کا نہیں پڑتا ہے ضلع سمجھیں بس اسی کے قریب میں ہاں بہاری میں ہے ہاں وہ ض پورا کم معلوم نہیں ہے کیسے تو ضلع کا نام تھا یاد نہیں ہے یاد ہوتا ہی نہیں ادھر ادھر کے ضلع پت ہی نہیں چلتا ہے سمجھے بہار کا ضلع بارے میں دو ضلع جانتے ہیں اورنگ آباد گیا بس دو ہی ضلع کو جانتے ہیں ہم لوگ ایک پورنیہ ضلع تین ہی ضلع کو جانتا ہوں میں سمجھے
یہک
ہوں
اچھا اس سے آھا ہزار کب ہے
دور سے آولہ حضرت اگست میں تو ہے بھائی لیکن اب پتا نہیں کب آئے گا یہ تو پچیس سفر تو واضح ہے پچیس سفر کا ہوتا ہی ہے لیکن ابھی اگست میں ہوگا پندرہ سولہ اگست میں ہوگا سمجھے
ہاں چود دس تاریخ ہے
آج تاریخ ہوگی ہو گئی
دس آٹس تاریخ ہے
آج دس تاریخ ہو گئی سمجھیں دس جولائی اور وہ پندرہ سولہ
آج ج نماز پڑھے
ہاں نماز پڑھنی ہے
آرام کیا کیا ملا تھا
کیا
کھانا کیا کیا کھائے تھے
کھانا ملا تھا بھائی دال بھات گوشت ملااتتا جمہ کا گوشت ملتا ہے
ہاں وہ ہر جگہ کا رہتا ہے کہیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے
ہاں کہیں کہیں نہیں ملتا ہے یہاں پر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کی بجائے دوسری چیز بنا دیتے ہیں
ہاں ا انڈا وغیرہ بناتے ہوں گے
ہاں انڈا تو دو دن دو دو مرتبہ کھائے بھائی لگاتار ایک بدھ کی رات اور ایک کیا کہتے ہیں جمعرات کی رات سمجھے ایک آیا تھا ایک جناب آئے تھے وہ پیسہ دے کے کر گئے تھے ہم انڈا کے لیے کہ انڈا خرید ل لیجیے گا بچے کے لیے ایسے ایسے بندے بہت ہوتے ہیں یہاں پر ہے ماشاء اللہ بہت ہے اسی لیے ہاں ہاں
ابھی تو بچے کا پڑھائی پڑھائی میں من لگے گا بچے کا
ہاں اسی انیں کی وجہ سے تو چلتا ہے بھائی انہیں کی بدولت تھوڑا مدرسے میں بھی تھوڑا سا ملتا ہے کچھ خوراک ملتا ہے تو لڑکوں کا بھی دل لگنے لگتا ہے کہ ہاں مل رہا ہے بھائی
کائیں گے پیئ گے اچھا سا سبھی تو دل لگ گا
ہاں بھائی صحیح ہے
آپ ک سے اس سے پہلے کہاں پڑھ رہے تھے
یہ جگہ اس سے پہلے ہمیں پلامو پڑ رہا تھا بھائی پاناکی شہر پاکی تو سر کا نام ہے سر